ہاں جی
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
ماشاء اللہ میں بس میں بیٹھی ہو اور کھانا کھائی
جی بالکل بالکل کھانے کی تیاریاں چل رہی ہیں شام کو کھانا کیا ہی پکنا ہے کیا ہی پکنا ہے
اں
جی صبح تو ہم نے بریانی پکائی تھی بچوں کی ڈیمانڈ تھی تو سب کی ڈیمانڈ کو دھیان رکھتے ہی کھانا پکتا ہے ہمارے گھر میں
اچھا
جی اور سنائیں کیا ہی چل رہا ہے
جی ماشاء اللہ ہاں جو گرمیوں کے دن چھٹیاں ہیں وہ ختم ہونے والی ہے یہاں بارش کا موسم آنے والا ہے تو میں نا سوچ رہی کی ا پلان بنا رہی تھی میں کہ کہیں گھومنے جاؤں میں
جی بے شک آپ نے صحیح فرمایا جی ضرور ضرور ضرور چلیں گے گھومنے کے لیے کیونکہ بچوں کو انتظار رہتا ہے نا چھٹیوں کا تو بچوں کو بھی تھوڑا ہلکا محسوس ہوگا جا کے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بچوں کو ہلکا محسوس ہوگا جاکے ہل ہلکا محسوس ہوگا جا کے اورا بی خد ہی زدہ اچھا لگتا
بچوں کو بہت خوشی ہوگی یار ہم کہیں جاتے ہیں کہیں کہتے ہیں
جی ہاں ماشاء اللہ
کچھ خریداری کر لی جانے کے لیے موسم کے موسم ٹھنڈا ہوتا گھومنے جا رہے ہیں شملا جا رہے ہیں نا
ہیلو
ہیلو آواز آ رہی ہے آپ کو
جی نہیں آپ کی آواز تھوڑا نا کٹ کٹ کے آ اس لگا
جی ہیلو
ہاں بولیے
جی میں جی کہہ رہی تھی ویسے گھومنا ہماری زندگی میں ایک اہم حصہ ہے کیونکہ روز کی بھگ دوڑ سے کہیں ہمیں سکون مل پاتا ہے تو تھوڑا خود کے لیے بھی وقت نکالو گھومنے پھرنے آؤ یار اس سے کیا ہے نا ہمارا دل بھی تر و تازہ ہو جاتا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا ہی دل اور میں نا ایک بار اپنی باجی کے ساتھ گئی تھی میں نا کشمیر گئی تھی تونا مجھے نا وہاں پہ جا کے بہت ہی زیادہ اچھا لگا میرا تو وہاں سے آنے کا من ہی نہیں کرتا ہاں میں نا آ بھی گئی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ میں اپنا دل وہیں پہ چوڑ آئی ہوں کیا اس نا کشمیر جانے کا مکان بنا ہے وہاں کی خوبصورت جگہ ہے وہاں کے جھرنے پہاڑ اور ہریالی وہاں کا نظارہ نا بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے وہ جگہ اتنی ماشاء اللہ ہے اتنی خوبصورت ہے اتنی اچھی ہے کہ مطلب ہم اس کو بھولا ہی نہیں سکتے ہیں اور بچوں کو اپنوں کو ضرور لے جانا چاہیے ساتھ میں کیونکہ بچوں کو تعلیم ملتی ہے اچھی ان کو کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل ویسے آپ چلی تھی نا
جی ضرور ضرور آپ نے فرما ضرور چلائیں گے ہم بھی اپنے شوہر سے بول دیں گے ان شاء اللہ وقت لے لیجیے گا تھوڑی سی چھٹ چھٹی وغیرہ لے لیجیے ڈاکٹر سے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل میں نے تو نا اپنا سامان بھی پیک کر لیا ہے سفر پہ جانے گے
ہاں پیکنگ ضروری ہے وقت کے حساب سے کیونکہ موسم وہاں پہ کچھ ٹھنڈا بھی آئے گا تو بچوں کے لیے تو زیادہ مطلب ضروری ہو گیا ہے
ہاں جی جی آپ نا جلدی سے جلدی اپنا سامان پیک کر لے نا میں نے تو اپنا سامان پیک کر لیا ہے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں ویسے نا اپنے شوہر سے بول دیا تھا تو وہ میرے لیے گرم کپ پ بھی لے آئے کیونکہ وہاں پہ نا گرم کپڑے چاہیے ہوتے ہیں اور میں نے نا پ بوتل وغیرہ دوائیاں اور نہ میں نے ساتھ میں کیمرہ بھی رکھ لیا ہے سفر پے جاتی ہوں تو مجھے نا فوٹو وغیرہ کھینچنے کا بے حد ہی زیادہ شوق رہتا ہے
جی جی بالکل بالکل کیا ہے نا کہ مطلب ہم اس سے ہماری یادیں بنی رہتی ہے کہ ہم کہیں گھومنے پھرنے سفر پہ گئے تھے اور کیا ہےنا تھ مطلب اور کچھ بچوں کے لیے کھانے پر ہم کھانے پینے کی چیزیں بھی لے آئیں گے بازار سے تو وہ بھی لے جائیں گے کیونکہ ٹورسٹ پلیس پر بہت مہنگا ہوتا ہے بہت مطلب کھانے پینے چیزیں اچھی نہیں ملتی ہے تو کچھ بنا کے بھی لے چلیں گے
جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اور ویسے نا اس آپ کو سفر میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے
مجھے سفر میں کیا کہتے ہیں اچھے سے گفتگو کرتے جاؤ ہنستے جاؤ مزہ کرتے جاؤ کھاتے پیتے جاؤ اور سفر میں جا کے نا مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے کھلا گھر کی وہ روز مرہ کی زندگیوں کو بھول جاتے ہیں اپنا انجوائے کرتے ہوئے جاتے ہیں ان شاء اللہ سفر ایک بےحد ضروری چیز ہے انسان کی زندگی میں
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل مجھے بھی نا سفر میں نئے نئے لوگوں سے می نئی نئی جگہ ہے اور نا اچھا کھانا پسند ہے سفر کرنے سے نا دل خوش ہو جاتا ہے اب مجھے نا وہاں کا کھانا میں نے سنا تھا میری بھان جی بتا رہی تھی کہ وہاں کا کھانا نا بے حد ہی زیادہ سوادشٹ کھانا ہوتا ہے وہاں کا
جی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا بالکل بہت ہی لذیذ کھانا ملتا ہے وہاں بہت سندر سندر قورمہ وغیرہ بریانی چکن اور بہت اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں ماشاء اللہ وہاں پہ اور کیا ہے نا وہاں پہ نا کشمیر میں وادیاں ہے بہت سندر سندر اور واں پر سیب ملتی ہے پ ڈرائی فروٹس ملتی ہیں جیسے کہ اخروٹ ہو گیا بادام ہو گیا بہت سارے مطلب ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں وہ بھی ملتے ہیں
ہاں جی ماش ویسے نا آپ کو ٹرین سے سفر کرنا پسند ہے یا بس سے
مجھے ٹرین سے پسند ہے کیونکہ نا اس میں کوئی دقت مسلے نہیں ہوتے
جی ہاں ماشا مجھے بھی نا ٹرین سے سفر کرنا پسند ہے اور نا بہت مزہ آتا ہے ٹرین سے
ہاں میں یہ بھی سوچ رہی تھی نا
آ ہیں نا تو بہت اچھا سفر ہو جاتا ہے اور راستے کی منجر ہے
جی جی بالکل بالکل بالکل بالکل ابھی میں یہی سوچ رہی تھی ویسے وہاں پہ نا کشمیری کڑھائی میں شال ہوگیا سوٹ ہو گیا لباش ہو گئے برقہ ہو گیا بچوں کے کپڑے ہو گئے سندر سندر دست دان ہو بہت اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں ان شاء اللہ وہاں پہ کوئی کڑھائی کی واں کی فیمس چیز تم کچھ شاپنگ بھی کر لائیں گے تھوڑی سی خریدار بھی ہو جائے گی
جی ہاں ماشاء اللہ بال
بہت سندر سندر دوپٹے وغیرہ ملتے ہیں چنیا ملتی ہیں بہت سندر سندر ان سے نا کشمیر والی کڑھائی ہوتی ہے جو کے یہاں اور کہیں نہیں ملتی ہے بیں پے ملتی ہے وہاں ہمیں سرائیاں ملتی ہیں مٹی کے برتن ملتے ہے سندر سندر انشاء اللہ وہاقی بہت خوبصورت خوبصورت چیزیں عمدہ عمدہ چیزیں ملتی ہیں دیکھنے کو
ہاں جی بالکل یے نا سفر میں او گانے سننا کیسا لگتا ہے
بہت اچھا لگتا ہے انشاء اللہ مجھے تو
اچھا اچھا
جی بالکل اور کیا ہے نا سب اور کیا ہے نا سفر پے جاتے وقت ہمیں کچھ صاف دھانیاں بھی رکھنی چاہیے جیسے کی اپنا لگیز وغیرہ ہو گیا اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے جگہ جگہ ہم کو اترنا نہیں چاہیے اسٹیشن وغیرہ پر اور کیا ہے اپنا ضروری سامان اپنے ساتھ رکھنا چاہیے اپنے ساتھ سامان کو مطلب دھیان میں رکھنا چاہیے کیونکی نا رستے میں جیب کترے رہتے ہیں اور چوری چپاٹے ہو جاتے ہیں نا اس لیے
جی ہاں بالکل مجھے نہیں پتا نہیں تھا سلیقہ بے حد ہی زیادہ پسند ہے اور نے آپ نے دیکھا تو یے سب طریقہ جاتی ہو تو آپ نے جھرنے دیکھے ہوں گے مجھے نا جھرنے دیکھنا کو بہت ہی زیادہ پسند ہے
جی بالکل بھی
بالکل اور کہا اور ایک خاص بات یے ہوتی ہے نا کی جب ہم بارشوں کے موسم میں سفر کرتے ہیں نا تو وہاں کا ماحول بہت اچھا رہتا ہے ہمیں جھرنے پانی پہاڑ اور ہرے بھرے پیڑ ہمیں ہرے بھرے پہاڑیں یے سب چیز دیکھنے کو ملتی ہے اگر ہم بارش کے موسم میں تو سفر کرتے ہیں تو
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا ویسے نا آپ کو دوستوں کے سم ساتھ میں جان نا پسند ہے یا پھر گھر والوں کے ساتھ میں یا پریوار والوں کے ساتھ
جی مجھے مجھے اپنے خاندان کے ساتھ جانا پسند ہے کیونکی اس ان خاندان کے ساتھ جاتے ہیں اپنا کیسے بھی گفتگو کرتے جاؤ بولتے ہوئے جاؤ ابھی بچوں کو بھی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان سے بڑے لوگوں سے تہذیب تمیز تھوڑا فون سے بھی دوری ہو جاتی ہے بچوں کی اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی ان کو موقع ملتا ہے ان شاء اللہ مجھے فیملی کے ساتھ جانا اپنے خاندان کے ساتھ جانا پسند لگتا ہے
جی ہاں بالکل بالکل ابو کےساتھ جانا بھی زیادہ پسند ہے اور نہ آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی آپ کسی کی بھی ساتھ میں جاؤ گھر والے یا پریوار تو نا آپ نا فوٹوز وغیرہ ضرور کھینچ کے لایے کیوںکہ جو یادیں ہوتی ہیں نا وہ تازہ بنی رہتی ہیں فوٹو وغیرہ کھینچ
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہیں جاتے ہیں تو فوٹو وغیرہ شوٹ کر کے لاتے ہیں ویڈیو وغیرہ لے کے آتتے ہیں کیونکہ وہ ہماری زندگی میں ہمیں مطلب ایک احساس دلاتے رہے تھے کہ ہاں ہم گئے تھے گھومنے سفر پے گئے تھے سفر کا مطلب مزہ ہی الگ ہو جاتا ہے جب ہم فوٹو شوٹ وغیرہ لیتے ہیں تو
بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ مجھے نا بھیا روکو مجھے نا آپ سے گپ تگو کر کے بے حد ہی زیادہ اچھا لگا جی چلو ٹھیک ہے آپ
بیس